فائجان کیسے ہے وعلیکم اللام آپ بتائیے بھائی جان کیا حال ہے سر میرا خیریت ہے آپ کا ہمہ بھی خیریت ہےان ہمارے پہ بھی خیریت ہے سوچے اس چھوٹے بھائی کا مزاح ہوا ہے جی کیا بول رہے سنی ہے آپ کے چھوٹے بھائی کا نگاہح ہوا ہے جی بھائی ہےین ہمار چھوٹے بھائی کا گات تھا آپ بلاٹ م ہم نے طابت کے لیے سندیش تو بھیجا تھا مجے گھر میں نہیںر سے فرمان آیا کہ آپ لوگ گھر پہ یا یار مطلب صحیح صحیح بول رہے جی جی میرے مطلب آپ اپنے بڑے بھائی کو جوب دیجیے گا آپ تھا تو میرا بھی السلام علیکم بھائی جان
والے
وعلیکم السلام بھائی جان سب کہہ رہیے تھ آپ بتائیے کیاپ ہاں ٹھیک ہے ابو اور بھائی بائی پورے پریوار والے
جی جناب ہم پہ بھی سب کھہرییے تھے ہمارے ہم نے سب کہریے تھے
خری اف جناب ہم نے سنا ہے کہ آپ کے چھوٹے بھائی ہمارے چھوٹے بھائی بتا رہے تھے کہ آپ کے بھائی کی نگاہ ہوئی ہے
ج ج نا گیرے بھائی ت میں ج نو آپتے ہمیں بلایا نہیں پر
ہم نے فرمان بھیجا تھا آپ لست کے یہاں پر پر آپ کی طرف سے کوئی سندیش نہیں تھا اس لیے ہم نے دوبارہ سے آپ کے یہاں فرمان نہیں بھیجا
جی جناب جی جناب ہو سکتا ہے کیونکہ ہم تھے ہیں نہیں تھے ہمارے چھوٹے بھائی کی دکان نہیں کھلی ہے دئی میں ہم وہیں پہ گئے تھے اچھا جنگل میں ل لوک جی بھائی جان جی جی ابھی سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ہمارا دکان جو ہے وہ بہت زیادہ وائرل ہو چکا ہے ہم نے سنا کہ آپ کے چھوٹے بھائی نے نیا لس رو ہے جی جی بھائی جان را سز بول کیا ہے جس میں جس کی آج تک پوری دنیا میں بس تین ہی پیس بنائی گئی ہے ایک تو میرے پاس ہے اور ایک ہمارے پاس ہے
ار
ار اور ایک ہوں گے کسی وہا کسی کے پاس ہمیں تو ہم دو بھائی ہیں ہم دونوں بھائی کے پاس گاڑیاں ہیں جناب ہم ایک نیا ولا لینے کا سوچ رہے ہیں بالکل جی میڈم بالکل ایک ہیلا لینے کا سوچ ہے آپ کون سمانے آپ نے بتا دیا آپ نے ہمیں بہت اچھا کیا ہم آپ کو اچھے کفایتی ریٹ میں ہم آپ کو ملوائیں گے ایک اچھا ملا ج س سات سو کر ارے ج آ س کوئی دقت نہیں ہے آپ کتنا ذرا پر ایسا ہونا چاہیے جس میں اگر ہم سارے متر ہائی ملنا چاہیں تو اچھے جشن کی تیاری اچھے سے ہو ہم نے جیسا ملا لیا ہے وہ ہے ایک ڈڑھ سو چار کروڑ روپیہ جی جناب ہم آپ ایک کام کریے میں نے سنا ہے کہ آپ کی ولا کے بغل میں ایک اور ولا ہے ہاں لیکن وہ ہم سے تھوڑا سا ایک ڈیڑھ سو کروڑ سستا ہے نہیں نہیں جناب وہ اتنا سستا اتنا سستا ہم نہیں کھیلتے کم سے کم تین س تین چار سو ہزار کروڑ کا ہونا چاہیے وہ تو
اچھا اچھا جیسے ہم نے ایک ڈیڑھ لاکھ
ڈیڑھ لاکھ کروڑ کا لیا ہے جی ہمیشہ جی جی ج ٹھیک ہے تب کو تین چار ہزار کرو کا مل جے گا نہیں تو ڈیی ہم اپنے وسا ہی دلو رہے تھے ہمیں م میں ڈ جتنا بول ہوتنا س جی جناب یہ لیے آپ بتائیے آپ نے تاریخ کس کے ساتھ کی ساری ہم میں اپنے ابو جاتا کہیں جان کے ساتتی ہوں
سھ
س
ہب
ا آپ کل نواز پنڈے کس کے ساتھ گئے تھے اکیلے گئے تھے یا ابو جان کے ساتھ گئے تھے آپ ہم اپنے ابو جان کے ساتھ گ ہاں ہمارے چھوٹے بھائی نے جو نئی دکان کھولی ہے دبئی میں
ھں
وہاں سے ہمارے بھائی جن ہمارے بھائی نے چھوٹے بھائی نے آپ سبھی کے لیے بہت اچھے اچھے تحفے لائے ہیں اور آپ کے بھی ہمارے بھائی نے جی جناب یہ تو بالکل ہمارے گھر سے بات جی یار یار آپ کے لیے ہمارے بھائی نے ایک ٹرافی نہیں ٹوٹل دس ٹرافی لائے ہیں اچھا ہاں ان کی دکان کھلوانے میں تو ہم نے ہی مدد کی ن آپ کی آپیک فمت تھی جس سے کہ ہمارے ہمارے چھوٹے بھائی کی دکان کھل پائی ہے دبئی جیسے جگہ پہ دکان کھولنا وہ بھی گھر خرید گھر خریدنا دکان کھولنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے آپ نہیں ہوتے تو ہمارے چھوٹے بھائی کی دکان نہیں کھل پاتی دبئی میں
آ کا چوٹا
کیا آپ کا چھوٹا بھائی آتی کے بگل کے جی جی جناب کیا ہم سے بات کرےائی جؤ ج کیا ر ال بھائی جان وعلیکم السلام اور بتائیے آپ کی دکان کے س ند ہے د جی ذرا زور سے بولے شکری شکری
ج
شکریہ ادا کرنے کی کوئی ضروری نہیں ہے ہمارے قوم کہ ہمارے ہی قوم کے آپ آدمی ہیں
تو
تو ٹشن نہیں رہ میں آپ کے لیے بہت سارے پپڑے لے آیا ہوں جس میں ایک کرا ہے آپ کے کے لیے سونا کا
ھبب
سؤت اے کا سؤت کا اچھا اتنا تحفہ لایا اتنا تحفہ لایا ہوں جس میں آپ خوش ہو سکے
اچھا اچھا
اچھا اچھا میں اللہ سے دعا کروں گا میرا تحفہ دیک کے خوش ہو جائے
بالکل بالکل آپ ہمارے چھوٹے بھائی جیسے ہیں
ج اس میں آپ کو آپ جو ہمیں تفہ دیں گے وہ ہمیں اچھا ہی لگے گا اس میں ایک نیا فون نکلا ہے گوگل گوگل ایھی کا ہے گوگل کا کمپنی کا ہے
ٹھیک ہے
اس میں ایک تین پورو فون ہے جس میں آپ کا چھوٹے بھائی کے لیے گفٹ لایا ہوں ابھی اچھا اور پھر میں گیا تھا وہاں پہ تو چھوٹے بڑے بھائی سے بھیٹ گیا
او
اچھا آپ چھوٹے بڑے بھائی ہاں مھ ن چھوٹا میں ہوں بڑا
اچھا
ہاں پیسن بھی بہت اچھا لگا کہ آپ نے وہاں سے پین کھول لیا ہے ہم چاہ رہے تھے کہ آپ دکان کھل جائےیں کی وہئی میں بھی ہمارے یہاں پہچان ہے وہاں آ ہ یہ بات ہے آپ سوچ رہے ہیں پاکستان میں کلنے کا
جی
نہیں جی یہاں پہ بھی ہمارے کون کچھ لگ رہتے ہیں ہم سوچیں گے آپ میری مدد مطلب بتائیے آپ ہمیں ایک دم ن فرائی کیا س اور مٹن چ کنارا ہے آپ آئیے میرے میرے انکل کے مطلب میرے اکل کے بیٹا بناتے ہیں مٹن مطلب میرے بھائی جو ہے چچیرا بھائی
ہم کیس کیا کیا آپ بات جی جی ضرور
ایسے ہمار
جسے ہمارے ہی قوم کے ایک آدمی ہیں
جو
م سمان م ہے
تو وہ مسلمان میاں سے
سے
ان کے بس بڑ ہی اچھی نسل کی بکرے ہوتی ہیں اور ہم انیں سے لیتے ہیں اچھے اچھے نسل کے بکرے
جی تو ہم بتائے گے ان سے ہم بتلاا ل گے اچھی نسل کا ہوتا ہے اس سے بکری کا ذائقہ بھی اچھا ہوتا ہے
تو آپ کو یہ بھی بتانا تھا کہ آپ کو بھی اگر چاہیے ہو کبھی بکرا تو آپ ان کے پاس سے آپ لے سکتے ہیں
جی جی طراں سے بکرا لانے کے بعد اسے ہم لے جاتے ہیں کسائی کے پاس اور اسے کٹوا کر کے اچھے اچھے چھوٹی چھوٹی بوٹی میں کٹوا دیتے ہیں اج چھوٹے چھوٹے بوٹنگ میں کا ٹائم آنے کے بعد اس کو ہم رکھ دیتے ہیں پان جے
ارے بھائی بھائی جان میرے چھوٹے بھائی جان کا ہاتھ کٹ گیا
وہ چھوٹے بائی جان کہ ہاتھ کٹ گیا
جی گاڑی سے آ رہے تھے روز ریس میں مطلب گاڑی پلٹی ہو گیا ہے
او
ہ جانے ی کیا بول رہے ہیں جناب میرے چھوٹے بھائی جان کر ہاتھ کٹ گیا ہے مطلب وہ روز ر سے آ رہا ہے تھے بچارے سے میں آ کو کہوں گا میں جلدی متلب جی السلام علیکم ج آپ کی بہت خیران میں رکھ ہم اچھا رہی رہی ہم دعا کریں گے اللہ سے کہ آپ کی چھ آئی ب جلتی گئی ہے تین ہ پندرہ ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے جناب خدا حافظ خدا حافظ